ہلو
ہیلو
ہاں آواز آ رہی ہے
ہاں
بالکل وعلیکم السلام کیسے وہ سب خیریت سے امی جان ابو جان
ہاں جی سب خیریت آپ فرمائیے آپ کے کیا حال ہے
بس بڑھیا ہے حال تو کچھ نہیں ہے بس میں اب کچھ کاروں میں مصروف تھا تو میں آپ کے لیے رابطہ نہیں کر پایا اس لیے میں اب فری ہوا ہوں تو میں نے سوچا سے آپ سے بات کر لی جائے آپ کی خیریت پوچھ لائے پوچھ لی جائے اس لیے میں نے آپ کے لیے کال لگایا تھا
ہاں جی سب خیریت ہی ہے اج کل موسم تھوڑا گرم ہو رکھا ہے کت
ہاں موسم تو خیر گرم ہے یہ بات تو ہے گرماہٹ ہے موسم میں ہم نے دیکھا ہے بھی زیادہ ہے ویسے آج ہم جو سوشل میڈیا ہے اس کے جو لابھ اور ہانی آنی کے گڑ اور بیڈ بات کریں اس موجوع پر تو اچھا رہے گا
بالکل بالکل بہت اچھا فرمایا آپ نے یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے آگات کیا ہے اور نقصانات کیا ہے اور فائدے کیا ہے اس پہ بات کرے تو زیاد ہی کیک آج کل سوشل میڈیا کا بہت زیادہ ٹنڈ ہے
اس طریقے سے معاملات ہوگا کہ س موڑیا پرتیک ویکتی کے پاس آپ کو موبائل دیکھنے کو م لیے مل جائے گا اور موبائل ہی ایک ایسا چیز ہوتا ہے جس کا سوشل میڈیا کا سب سے زیادہ اپیوگ کیا جاتا ہے موبائل میں اس لیے لوگ سوچتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے نفع ہی نفہ ہے اور لیکن ہمیں دیکھتے ہیں کہ جتنا اس کے زیادہ فائدے ہیں اس سے زیادہ اس کے نقصان بھی ہیں لے کےن لوگوں کو کیا ہے یہ نقصان نہیں دکھتا صرف سوشل میڈیا کے جو ہے فائدہ دیکھتے ہیں
بالکل تو آپ نے س کہا ہے سوشل میڈیا نا ایک دو منہ دو منہ والی تلوار ہے دو منکی طریقے سے کہ جیسے اس کے فائدے سے ہمست رہتے ہیں محسوس کرتے اسی طریقے سے ہم اس کے نقصانہ سے بھی آگا نہیں چڑا سکتے سوشل میڈیا دو م چلوا طریقے سے اس کو زکریں تو بھی اچھے ہیں اور نہ
رہی ہے
اچا ہاں جی فرمائیے
آپ کی آواز کٹ رہی ہے کیونکہ میں آپ کے لیے جب بھی کال کرتا ہوں آپ آپ کے فون سے کال آواز کٹتی ہے جبک میں کسی سے بات کرتا ہوں کسی سے آواز نہیں کٹتی ہے آپ کے یہاں نیٹ ورک ایشو زیادہ رہتا ہے شال
نہیں نیٹورک ایشو تو بہت اچھا ہے لیکن پتا نہیں کیوں کٹ رہی ہے
ہاں تو جیسے آپ نے جو فرمایا وہ بالکل مناسب ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ دیکھو آپ نے دیکھا کسی کو آپ موبائل دے دیجیے تو وہ لگ بھگ تین سے چار گھنٹے تو موبائل کے اندر پتہ نہیں وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں وہ آرام سے ہی نکال ہی دیتے ہیں توہیں یہ نہیں پتا کہ آپ جتنا ٹم اس کی موبائل کے اسکرین پہ رکھو گے اس سے آنکھوں کو یوز نہیں ہے وہ بہت ہی کمزور ہو جائے گی اور آپ کو کچھ ہی سالوں کے بعد چشمہ لگے گا کیونکہ موبائل سے بہت چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ ایک اندرا ہوتی ہے اور ایک تمہارے جو آنکھوں کی روشنی کا کم ہونا شریر جو سوستھ ہے اس پر وپریت پرباؤ پڑنا اور بہت ساری گ جو گڈ مینرس ہوتے ہیں وہ وہ تو نہیں آ پاتے لیکن بیڈ مینس بہت زیادہ پڑپنے لگتی ہیں تو سوشل میڈیا کو ہمیں بہت ہی کم اپیوگ کرنا چاہیے اس کے اپیوگ سے ادھ سے ادھک سمے تک بچنا چاہیے
بالکل جیسے کہ آپ نے بہت اچھا فرمایا کہ ہمیں سوشل میڈیا سے تھوڑا سا اپنا رجحان کم کر دینا چاہیے باقی میں تھوڑا سا کچھ بتانا چاہوں گی فرمانا چاہ رہی ہوں کہ سوسل میڈیا کے فائدے کس طریقے سے ہیں سوشل میڈیا لوگوں سے رابطہ قائم کرنے میں بہت مطلب ایک آسان چذریعہ ہے ہم لوگوں سے آسانی سے بات کر سکتے ہیں آسانی سے مل سکتے ہیں چاہے وہ بدیس میں رہ رہا ہو چاہے اپنے آس پاس میں رہ رہا ہو ہے نا اور اس سے علم اور مطلب معلومات بھی حاصل کرنے میں بہت اچھا مدد ملتا ہے نا ا کوئی آن لائن کورس ہو ت ا تعلیمی زم مضامین آسانی سے مل جاتا ایک طریقے سے ہے نا کاروبار کی تصہیر اور روزگار کے نئے موقع پیدا کرنے کے لیے بھی سوشل میڈیا کا بہت اچھا پرباو ہے اور دور رہنے والے ابھاؤ یا اور خاندان پرریوار کے لیے ہر وقت رابطہ بنا رہتا ہے کیونکہ نا ملنا تو ہو نہیں پا لیکن جو سوشل میڈیا ہے جیسے فون ہے آج کل ہم ویڈیو کال بھی کر سکتے سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں تو اس طریح کی سے نئی سیلیاں اورر کو کا بھی موقع ملتا ہے دنیا کی اجا خبریں معلومات ہو جاتی ہیں فورا مل جاتی ہیں اج کل ویٹ نہیں کرتا
بالکل بالکل آپ جو فرما رہی ہیں وہ بالکل مناسب باتیں کہہ رہی ہیں کیونکہ دیکھو سوشل میڈیا کا جتنا اد اپیوگ ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں کیکہ آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کہیں پہ دور دور بیٹھے ہو وتی سے آپ بات کر سکتے ہیں وہ بات کرنا چوڑیے آپ اس کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس کے پورے پورے اس کو دیکھ سکتے ہیں پورا شریر کو دیکھ سکتے ہیں آپ کہیں پر بھی کسی دنیا کے کسی بھی کوان میں آب کیوں نہ ہوں اور آپ کہیں بھی ہ آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا اپیوگ آپ موسم کو پوروانمان لگانے میں بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پت ہے کہ جیسے کہ آپ کے یہاں پر تین دن میں بارش ہونے والی تین دن بعد یا کسی پرکار کا تھوپ یا آندھی یا تڑت جنجا یا کسی پرکار کی پراکرتک گٹنا ہونے والی ہے وہ آپ موبائل و اپنے پہ دو یا تین دن پہلے ہی دیکھ سکتے ہیں تو یہ سب سوشل میڈیا کے ہی کن مکمل ہو پایا ہے اور آپ نے یہ چیزیں بھی دیکھی ہو گئی کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کسی بھی چیز کے بارے میں آج کل تو لوگ کیا ہے کہ دیکھو اپنی آن لائن تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی اس کا اپیوگ کرتے ہیں کچھ لوگ اس کا اپیوگ گیم کھیلنے کے لیے بھی اس کا اپیوگ کرتے ہیں مطلب یہ ہاں شکھا کے چھیتروں کے علاوہ یہ وبن نئے نئے جو موجو ہوتے ہیں ان میں جس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور اس کے انیک انیک باق کیا دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں دنے کی روزانہ
بالکل سماجی بیداری پھیلانے اور اچھے پیغام پہنچانے کا بھی اثردار ذریعہ ہے تفریف کے لیے پیڑھی ہو نسیید کھیل اور دوسرے وسائل موجود رہتے ہیں ایک طریقے سے نا ضرورت کے وقت مدد مسیرا رہنمائی ہو جاتی ہے بھی کہیں بھی آسانی سے مطلب مارگ درشن مل جاتا ہے کہ کیسے ہمیں کیا کرنا ہے سوشل میڈیا سے لیکن اسی طریقے سے ہم نقصانات بھی آنکھیں نہیں چرا سکتے نا جو ہمار فائدے دکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا ہم نقصان پہ بھی بات کریں گے نا
ہاں بالکل بالکل یہ بہت آپ نے مناسب باتیں بتائی ہیں کیونکہ دیکھو میں آپ سے چیز سے رابطہ کرا دیتا ہوں کیوںکہ سوشل میڈیا کا اپیوگ ن ایک لمبے سمے سے نہیں کیا جا رہا ہے ہم نے دیکھا کہ آج سے لگ بھگ پانچ دس پندرہ بیس سال سے اس کا اپیوگ شروع ہوا ہے اور بیس سال میں ہی ایک اپنے جو جو واتاورن ہے اپنے جو ادوگ کے چت ری کرانتی لائی ہے سوشل میڈیا نے تو لوگوں کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ بہت ہی اپنے آپ کو ایک ایڈوانس سمجھنے لگ رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا اور اور ان شاء اللہ یہ سب بات ہے آنے والا جو بگت سے وہ بہت ہی زیادہ اور بہتر ہوگا کیونکہ اس سوچل ملیا نے وہ مسی نہیں کان نے جو آج کی دنیا کو ہے وہ بہت آسان بنا دیا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو روبوٹ ہے وہ وہ انسانوں کی جگہ لیتے آ رہے ہیں لیکن اس کا جو ہے نا وہریت وہ وپریت پرباؤ بھی دیکنے کو ملتا ہے کیونکہ جب انسان کی جگہ کسی بھی پرکار کا کوئی روبوٹ لے لیتا ہے تو جو انسان اس جگہ پہ کام کرتا تھا وہ ویکتی جو ہوتا ہے وہ بے روزگار ہو جاتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں مشین کانڈ روبوٹ سوشل میڈیا یہ کہیں نہ کہیں نقصان کرتی ہیں
بالکل بالکل کیا درست فرمایا آپ نے تو ابھی ہم نا سوشل میڈیا کو تھوڑا نقصانات پہ بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پ زیادہ تر ا استعمال کرنا مطلب وقت کی بربادی بہت زیادہ وقت جایا ہوتا ہے نا اس میں اور اس کی اگر عادت لگ گئی ایک بار انسان کو انسان کی پڑھائی کام روزمرہ کی زندگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے اس سے غلط معلومات تیزی سے پھیلتی ہے مطلب ایک طریقے سے کوئی نیوز ہے نگ کو گومرہ کرنے کے لیے نا بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے وہ جذات معلومات
میں نے انیکوں ایسے واقع دیکھے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بھی پرار کے سامپرداائک رنگوں کو پھیلانے کے لیے بھی اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے کسی پرکار کی ہنسا بھڑکانے کے لیے نفرت پھیلانے کے لیے لوگوں میں من مٹاو پیدا کرنے کے لیے اس کا کیاپ ویاپک استر پ اپو کیا جاتا ہے کیونکہ کیا ہے کہ لوگ سب سے زیادہ شوسے وہ اس کو اس میں جو ویڈیوز وغیرہ آتی ہیں شارٹ ویڈیوز آتے ہیں ان کو دیکھا کرتے ہیں جب ان کو دیکھا کرتے ہیں تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ برمم پھیلانے کے لیے غلط بامک جانکاری کو لوگوں لوگ اس میں سے برمت ہونے لگتے ہیں کیونکہ آج کل کیا ہے گ لوگ اپنے نجی سوارت کے لیے لالچ کے لیے بہت ہی زیادہ انیکوں انیکوں غیر مناسب طریقوں کو کھوج رہا ہے
ٹھیک ہے ماںساء اللہ کیا آپ نے درخت فرمایا اور ایک طریقے سے جاتی معلومات لیک ہونے کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ بنا رہتا ہے جس سے پرائیویسی متاثر ہو جاتی ہے ہے نا سائبر بلگ آن لائن دھوکا دڑی ہیکنگ جیسے خطر بہت زیاد بڑ رہے ہیں آج کل ہر وقت دوسروں سے اپنا مقابلہ اپنی تلنا کرنا اس سے بھی تنا مایوسی اور بیچنیی بڑھ جاتی ہے جھوٹی شہورت اور جھوٹی لائکس فالوورس کی دوڑ میں انسان کی حقیقی زندگی سے مطلب اتنا دور ہو جاتا ہے وہ
بالکل بالکل ایسے آپ سے آج بات کر کر بہت اچھا لگا آپ نے ہم سے سوشل میڈیا کے بارے میں بتایا ماشاء اللہ یہ بہت ہمارا بہت اچھا انبو رہا ویسے پھر ملاقات ہوگی آپ سے اللہ حافظ
خدا حافظ